تو
مجھے لگتا ہے اب میں اس میں فارم نہیں باروں گی
کیوں
میں یہ رکھوں گی دسی اٹ کے لیے
اس میں فم نہیں بھرنا ہوتا ہے
نق رسیب کے لیے کوئی بھی رکھ سکتے آپ مجھے نا پلیز تو فون آ رہا ہےایک م
ہ
ہاں بولو
کیا کر رہے ہو
بس یہی نا آڈر آیا نا میرا تو اسی لیے ہاں
اب بریانی کھانی ہے
کھاانی تو ہے میں نے غلط ٹائم پہ کال کیا
کھانا نہیں کھانا
نہیں کھانا نہیں کاؤں گی اب یہی کاؤں گی
اب یہی کھاؤں گی
گھر والوں نےکھایا
ہاں انہوں نے کھایا وہ کھا رہے ہیں میں اپنے روم میں ہوں میں کیا بول رہی تھی آپ کو ہاں مجھے نا کل ایک کو نوں اور نمبر لا کے دینا جس کا میں فارم بھر سکوں پھر اس پہ بھی میں آ ہاں اس پہ نہیں بولتے یہ بات کھیل رہی ہوں
اس پہ کیا ہے
کوئی اپنوں سے نمبر مانگتا ہے ان سے مانگتا ہے چک کرو بییکل بچہ مطلب مجھے پتا ہے نا آپ کھیل رہے ہو تو اس لیے بولا
نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں آج سے پانچ سو لگیں گے نمبر کے
سب لے لو یہی ہے سب لے لو
دے دو پھر
ہوں تو کیا دیں گے
تم نے بولا سب لے لو
یہ کتنی گرم ہے ہ ہاں ہ ہ ہ ہ ہاں ہاں کیا ہوا آپ کو
گرم جو ہے
یہ اتنی گرم ہے میں تو صبح سے جاگ رہی تھی
جب ہاف منگائے تو ہاف ہی آئے گی نا
ارے بہت گرم ہے
جب ہاف منگائے تو ہاف ہی آئے گی
ہاں میں نہیں اسی لیے میں نے پہلی بار ان کا ٹرائی کیا تو میں نے سوچا میں پہلے دیکھ لوں گی
بریانی تو اچھی
عمر نہیں کھاتا ہے
کیوں
گ ہے نہ اگر کیا پتہ ہے سا ہے نا ابھیشیک کی میں کی راہتا ہوں
کیا
ہاں بتاؤ آ جاؤ کاؤ
نہیں کھاؤ توم کھا لو توم
ہوں آپ کو تھوڑی بول رہی تھی
تو
آپ خود کھا لو نا کیا ہوا آپ کو و ہاں
گ تو بریانی
ہاں پھر پ آ سلچنا بس بس یہ رات اچ اج ہ د
ہ
کپائی بھی ہ سب کھا لو مھ کے
مجھے کھلاؤ
د ب
مجھے بھی کھانی ہے میرے لیے ایک آڈر کر دو
آپ تگلی آڈ
ہوں
مھے گائےک کیا ہاں میں باو کو سی میں رکھوں گوں
ا مس میں
بہت
ہ
اچ اس میں بہت مزہ آیا مجھے
ہ کی فنش
اگرے ن ہوں جی ہ بر اور م
اور ہاٹ بریانی میں بھی
ہ م لو پڑو با نہ مجھے پہلی بار ان کا ٹرائی کرنا تھا تو مجھے لگا
ہاں
میں دیکھوں گی پہے
اچھا
نہیں ہاں اچھے
آپ کو کیسی لگی ہے بریانی
بڑھیا
ٹھیک ہے پھر
میں تو گھر میں ہم تو گھر میں بناتے ہیں اس سے کہش زیادہ آاتھ
تو پھر گھر میں ہی بنوانی تھی نا
میں دکھاں گ نا جب بنائیں گ
تو آال بھی بنوانی ٹھیک کر رہی ہے
ہ
ہ ہ
حرج بناتی لیکن
ہاں
میں بھی بزی تھھیے آج وہ بابھی بناتتی ہے نہنی ہم نے میری بہن اور بھائی بھی بنات آتی ہے میں کیا بناتی ہوں تو جو یہ نہیں آئے گی
ہاں ہاں
میں صر خاانی کیماں لکھا
کچھ تو کرنا ہے نا کھانا کھانا بھی کام ہوتا ہے ہے نا
میں مجھے الان اسپیش رسٹ کر دی گئی تھا
ہوں
مجھے اللہ نے اسپیشل ریسٹ کے لیے بھیجا ہے
وہی تو کھانا کھانا بھی بڑی بات ہے
ہوں مجھے لگا مجھے آٹا دیں گے
ہ ہاں
ہ ہوتی ہے نا مجھے اور
تم سناؤ
میں تو ٹھیک ہوں
ہ ہے
پ آفر فری آا
کیا
پاپا نے ابھی آفر کیا تھا بناؤ کل کی لیکن چھوٹے بھائی نے بولا میں نہیں کھاؤں گا
کیوں
ضایا ہوگی پتا نہیں وہ تو کھاتا تھا اور بہت اچھے سے کھاتا تھا لاسٹ بار اس کو تھوڑا مسئلہ ہوا وہ بیمار ہو گیا تو اس کا من پھر گیا پھر اس نے بولا نہیں کیا اچچھی بات
جس چیز سے آپ کا صحت ب گٹ جائے اس کو اوائڈ
اس سے نہیں ہوا اس کو اس سے پتا نہیں کیا ہوا اصل میں
ہاں
اس سے پتا نہیں اصل میں کیا ہوا کو اور سناؤ
بس آپ سناؤ
مجھے لگتا ہے میرے گھر والے مجھے پانی دینا بھول گئے اب انسان یہاں پہ بند چلا س اس کے بعد جو ایک رہے گی ن آب وہ بھی کرنا پھر انشاء اللہ پھر ان شاء اللہ وہ نیا اکاؤنٹ جو ہے
ہاں
پھر دوسرے دن سے اسٹارٹ ہوگا انشاء اللہ
مجھے جیسو نہیں کرنی یہ کال
ہاں کیوں نہیں کرو گی میں کر رہوں گی آپ کو رس
پھر تالا آپ میری رسیی بی کرنا ماما یہ بائے اور سناؤ
ٹھیک تم سناؤ
ھم یہ چ پیا روز تھ روز بھی نک آپ سناؤ یہ اچھی بھی لگی اور کم بھی تھی لیکن میں نے جان بوجھ کے کم لائی مجھے لگا میرے پیسے ضائع ہوں گے ھم نہ نہ نہ مجھے لگا سچ میں میرے پیسے ضائع ہوں گے کیونکہ پہلی بار میں ٹرائی کر رہی تھی اب پتا لگا اور انہوں نے نا پتا نہیں کیا کیا ہے
یہ لوگ نا یہ
ھم
کیا کہتے تھے اسے یہ لوگ نا اچھے سے دیتے تھے ایک ایک پلیٹ با کے اب میں نے تیسری بار انہوں نے کوانٹیٹی اس نے نہیں کھائی اب دیکھو یہ گھوم پھر کے پھر اب کھا لو میں نہیں کھاؤں گی اب گھوم پھر کے پھر واپ
آپ کے پاس تو کھاؤ نا تیرا بھی من بر گیا
کیا ا ہاں اور کیا پتہ ہے میرا بھائی کیا بول رہا ہے د کریک ہے لیکن یہ بات سچ بھی ہے
کیا
میں دل کھول کے خرچ کرتی ہوں یہ پیسے
مجھے تو نہیں لگ رہا ہے میں تو یہی بولوں گا مجھے نہیں لگ رہا ہے
اچھا کیونکہ آپ کو نہیں لگے گا
مجھے ملا ہی نہیں کچھ
اب آپ کرو گےنا انشاء اللہ
ھم
تو آپ کو ملے گا
میں آپ کا کہہ رہا ہوں
میرا کیا کہنا میں نے کیا کیا چلو
اوکے
کوولمی